وباجن آواز ہاں اب سن پا رہا ہوں ہلو اللام علیکم بھائی جان ٹھیک ہو ہیلو بھائی جان
اسلامبا خیریت
ہاں بھائی سب بڑھیا چل رہا ہے گھر میں سب ٹھیک ہے گھر والے سب ٹھیک ہے ماں باپ ٹھیک ہے ہاں بس بڑھیا آپ کے سب وہاں بڑھیا ہے
سب بڑھیا سب بڑھیا خریت سے ابھی جی جی ایک نمبر کا یہ آپ کی طرف سے آواز زیادہ آ رہی ہے بھائی گ
ہاں را
بھائی جان میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ کی طرف سے تھوڑی ہا زیادہ تیز ہو رہی ہے ہ آپ کی طرف سے تھوڑی آواز تیز ہو رہی ہے بھائی جان آپ تھوڑا مجھے دو منٹ کے لیے ایکانت میں بات کر سکتے ہو کیا
جی با جان بب بات
بھ جان بھ جان سن نہیں پا رہے ہو کیا میری آواز
ہاں سن پا رہا ہوں بولو بولو آپ
بھائی جان
س س کیا مانس
میں آپ سے کچھ باتیں گفت گف کرنا چاہتا ہوں اور کچھ جاننا چاہتا ہوں کیا آپ مجھے اس کے بارے میں اوگت کرا سکتے ہو کیا
جی جی اگر ہم کو معلوم ہوگا تو میں کوشش کروں گا آپ کو بتانے کی
جی جی بھائی جان چلو ہم آج ایک نارملی چیز پہ بات کرتے ہیں جیسے یہ آ آج آج کل گرمی کا موسم ہے اور بارش بارش کا بھی موسم ہے تو اس کے بارے میں یہ مطلب ہمیں تھوڑی آپ سے بات بات بھی کرنی تھی اور اس کے بارے میں جاننا بھی تھا کہ مطلب یہ موسم موسم میں ہم کس طریقے سے رہنا چاہیے کیا کیا کرنا چاہیے
جی بھائی جان دیکھیے ہمیں زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے اس موسم میں کیونکہ اگر ہم پانی پئیں گے تو تو یہ وہ ہماری صحت کے لیے ٹھیک ہوگا ہم کسی جگہ بے ہوش نہیں ہو سکتے اس پانی اگر ہم زیادہ سے زیادہ پیے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے ہے نا بھائی جان
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا بھائی جان گرمی کا موسم اس ٹائم میں اپنے ادک سے ادھک پ پانی پینا چاہیے اور کہیں بھی جائیں گھر سے باہر نکلیں تو ایک بوٹل اپنے ساتھ میں لینی چاہیے پانی کی جس سے ہمیں کوئی دقت نہ ہو
جی جی جی صحیح بات ہے جی صحیح بات ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ گرمی میں پانی
جی جی جی جی ج در ہمیں چھایا میں رہنا چاہیے دھوپ میں باہر نہیں نکلنا چاہیے اگر طبیعت خراب ہو تو تی ہے بھائی جان تو ہمیں ایک ڈاکٹر کی اور عاکم کی مطلب صلاح لینی چاہیے
جی جی جی دیکھو آج کل بہت سارے دیکھو بھائی جان آج کل انٹرنیٹ ہے ہم کو ڈاکٹر کے پاس ضرور جانے کی ضرورت نہیں ہے آج کل انٹرنیٹ ہے تو ہم انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کیا کرنا چاہیے گرمی میں اگر گرمی زیادہ ہو رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے ہے نا بھائی جان
جی بالکل بھائی جان آپ صحیح فرمائیں
تو ہمیں زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے دیکھو اگر ہم ابھی بھی یہ انٹرنیٹ میں سرچ کریں گے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ ہمیں پانی پینا چاہیےیاہ سے زیادہ ہے نا بائی جان
تو گرمی میں زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے اور دیکھو پانی اس لیے پینا چاہتا ہے جو پسینہ ہوتا ہے نا وہ پسینہ بہا لیتے ہیں ہم اس میں پانی ہوتا ہے بہت سارے سالٹ ہوتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ اگر ہم پانی میں نیمبو نچوڑ کے ڈالیں اور ا سا تھوڑا سا نمک بھی ڈالی اور کھان کھانڈ بھیدارے ہے نا کھنڈ
جی جی جی جی بالکل بالکل اس میں جو آپ کے بوڈی سے نکلنے والا پسینہ جو پانی کی کمیاں ہو رہی ہیں وہ پورتی کر دیتا ہے
ہاں وہ پوری کر دیتا ہے جی بھائی جاناں صحیح بات کہی آپ نے تو زیادہ سے زیادہ ہمیں پانی پینا چاہیے
جی جی جی
جی جی صحیح بات ہے جی ہاں کھان پین بھی جی جی جی جی دیکھو بھائی جان ہمیں زیادہ یوگا بھی کرنا چاہیے آج کل کیونکہ صبح جب ہم اٹھتے ہیں یوگا کریں گے تو انسان فریش انسان کو فریش محسوس ہوتا وگا کرنے سے ہے نا بھائی جان
بالکل بھائی جان صی گئے
صحیح بتا رہا ہوں نا میں جی تو ہمیں صبح اٹھے جی جی جی جب جب صبح اٹھے تو یوگا کرے چار بجے اٹھے صبح یوگا کرے رننگ کرے اٹ اس کے بعد تو بہتر ہو گیا ہے نا بھائی جان
جی بالکل بھائی جان آپ صحیح فرما رہے ہو ہمیں صبح جلدی جاگنا چاہیے نعمت جو کام ہوتے ہیں ہمارے وہ کرنی چاہیے جیسے کہ آپ کو یوگا کرنا چاہیے یوگا کرنے کے بعد ہمیں تھوڑا فریش ہونا چاہیے فریش ہونے کے بعد اپنا نہانا دھونا برش وغیرہ کھانا پینا کرک کر کے اپنا جو نیت کام ہے جو ہم روزانہ اپنا کرتے ہیں کوئی کام دھندا یا بزنس کرتے ہیں تو وہ ایک روزانہ کا ایک شیڈول ہونا چاہیے بھائی جان
جی جی دیکھو انسان انسان اگر اتنا انسان اگر اپنی زندگی میں یہ سیریس ہو تو اس کو ایک کام کرنا چاہیے اس کو اپنے لے ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے نا بھائی جان اگر وہ اپنے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنائے گا اچھے سے کیا کرنا ہے میں صبح اٹھا دیکھو میں مسلم ہوں اگر آپ ہندو ہو ہے نا بھائی جان
جی بھائی جان جی
آپ صبح اٹھو اپنی بھگوان کو کیا کر رہے ہو پرارتھنا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو ہے نا بھائی جان جی آپ صبح اٹھو پرارتھنا کرو دیکھو ہم مسلم ہیں ہم صبح اٹھتے ہیں چار بجے وہ نماز پڑتے ہے صبح کی اس کے بعد انسان مطلب یوگا کرت تو بیٹر ہے یگا کرنا چاہیے اور رنگ کرنی چاہیے اس کے بعد اور پھر اس کے بعد ہمیں فریش ہونا چاہیے چاہیے پانی وانی پی کر فریش ہونا چاہیے انسان کو اور اس کے بعد ا ہمیں کھانا وانا کھانا چاہیے ہے نا بھائی جان بریک فاسٹ کرنا چاہیے اور اس کے بعد ہمیں اپنے کام پہ نکلنا ہے
جی بھائی جان جو اپنا کام ہے وہ کام کرنا چاہیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر کام نہ کریں گے تو اپنا جو استتی ہے اپنی جینے کا طریقہ وہ کیسے جییں گے بچوں کو آگے کہ اچھا بھشیہ کیسے دے پائیں گے ح نم بھ جان تو ہمیں نیمت جو کام ہے وہ کرنا ہے اپنا پیسہ اھا ایسا کمانا ہے بچوں کو پڑھانا لکھانا ہے ان کا بھی بھشیہ بنانا ہے
جب ہم خود کریں گے اسٹارٹ تو دیکھو آج کل موبائل فون بہت ہی ایڈکٹ بن گئے ہے بچوں کے لیے یکھو آج کل بچے کھانا کھاتے ہی نہیں ہے موبائل کے بغیر پہلے ان کو موبائل دو تو تا وہ کھانے کھے اس سے پہ ان کی آنکھوں پر بھی اثر پڑتا ہے نا بھائی جان آنکھیں بھی خراب ہوتی ہے بچوں کی دیکھو ہمیں زیادہ سے زیادہ بچوں سے موبائل فون دور رکھنا چاہیے اور اسکرین کا یوز اسکرین کی طرف کم دیکھنا چاہیے دیکھو اس سے ہماری آنکھیں بھی خراب ہو اس کے بہت سارے نقصات موبائل فون کے بہت سارے فائدے بھی اگر ہمیں استعمال کرنا آئے تب
بالکل بالکل بھائی جان بالکل آ
اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں جب ہمیں استعمال کرنا آئے تب اس کے بہت سارے فائدے
بالکل بالکل کوئی کرنا ہو رہے بچوں کے لیے تو ابھی حال فی الحال ایک نظر سے دیکھے جائیں تو فائدے کم نقصان زیادہ ہیں کیونکہ یہ گیم وغیرہ کھیلتے ہیں آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں عادتوں میں آ رہے ہیں بن کھ فون کے یہ کھانا نہیں کھاتے ہیں پڑھائی نہیں کرتے ہیں ہاں فون کا مطلب دیکھو انٹرنیٹ کا بھی ایک کام ہے فائدہ ہے یہ عمر کے حساب سے ہوتا ہے
دیکھو موبائل فون بھی دیکھے بچہ لیکن اس کا استعمال کم کرے مطلب کم دیکھے زیادہ نہیں دیکھے اس کی اسی پہ پھر لگا رہتے ہیں بچے آج کل کے
ہاں
کم موبائل دیکھنا چاہیے ب دینا چاہیے اپنے بچوں کو
مین چیزیں پڑھائی سے ریلیٹڈ چیزیں ان کو ہی دیکھانا چاہیے نہ کہ وہ آج کل سوسل میڈیا پہ چل رہے ہیں ان کو دیکھ کے بندے سیکھ رہے ہیں بچے جو ماحول میں بگڑ رہے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے اتنا ہی چلاؤ جتنا ضروری ہے
جی دیکھو ہمیں ب چکو زیادہ سے زیادہ باہر گیمز کھیلے کررکٹ کھیلے والی بال ک کھیلے فٹ بال کھیلے جو ان کا سپورٹ ہے لیکن گھر میں موبائل فون مت دیکھے اس سے بہت ہی برا اثر پڑتا ہے ایک انسان پہ تو اگر بہتر ہوگا تو ہے نا بہتر ہوگ تو باہر جا کے گیمز کھیلے
ہاں باہر جا کے گیمس وغیرہ کھیلتے ہیں تو ان کو کیا شریر میں کوئی دقت نہیں رہتی
دیکھو کرکٹ ایک بہت ہی اچھا گیم ہے اس میں بہت مزہ آیا ہے نا بھائی جان آپ کو بہت سارے کرکٹرس کا نام بھی پتا ہوگا ہے نا بھائی جان اب خود بھی دیکھتے ہوں گے کرکٹ ہے نا جی جی جی جی دھو ہمارے انڈیا میں سب سے بہترین پلیئر ہمارے انڈیا میں کیا پورے ورلڈ میں سب سے بہترین پلیئر ورٹ کوہلی ہے نا بائی جان آ مانتے ہوئے
جی بھائی جان بالکل بھائی جان بالکل بھائی ج
وہ سب سے اچھا پلیئر ہے اور اس کی فٹنس دیکھو وہ لگتا ہے چالیس سال کا ہے نا اڑتالیس سال
بالکل بھائی جان بہ تو فٹنیس ہی ایک دم ایسی ہے بہت مست ہے
کل کا بچہ لگ رہا ہے نا جیسے اٹھارہ سال کا ہے یا بائیس سال کا ہے لیکن چالیس سال کا لگ بگ ہے نا
جی بھائی جان کرکٹ کھیلتے ہیں میدان میں جاتے ہیں تو دیکھو ایک ایک ایکسرسائز ہوتی ہے کھیلتے مزہ بھی آتا ہے ایکسرسائز بھی ہوتی ہے نام بھی ہوتا ہے کیریئر بھی بنتا ہے تو وہی ایک ہے ایج کو تھوڑا مینٹینس بنا کے رکھتی ہے کرکٹ کھیلنا چاہیے بھائی جان
جی جی جی ہمیں کرکٹ کھیلے دیکھو اس انڈیا میں بہت سارے خطرناک پلیئر ہیں نا آپ کو پتتا ہوگا وراٹ کوہلی ہےئے روہت شرما ہے کے راہل ہے جی جی آپ کی فیوریٹ ٹیم کون ہے آئی پی ایل میں
میں بھائی جان آپ کو صحیح بتاؤں بہت کم دیکھ
پھر بھی ہوگی نا کوئی فیورٹ
میرے کو تو جو کھلاڑی اچھا کھیلتا ہے وہی اچھا لگتا ہے نہ کہ کوئی ایسا کھلاڑی کہ یہی کھلاڑی ہونا چاہیے
آپ کو کون لگتا ہے اچھا کھیلتا ہے
میرے حساب سے تو اب یہ وہ ہے نا کیا نام ہے ابھیشیک شرما ہے اور یہ کون سا ہے سوربنش کیا نام ہے اس کا مجھے تو زیادر نام ہی نہیں بے بب سور ون سے وہ اس کا کھیل اچھا لگتا وہ جو چوکے چک
ہاں چوکے چھک ابھیشیک شرما بھی و سوریہ وونشی بھی ایشان کشن بھی
ہاں بھائی جان بالکل بالکل
دیکھیے ہمیں ہم اگر کرکٹ کھیلے اس سے بدن بھی ایکسرسائز ہوتی ہے انسان انسان مطلب پھر انسان کو لگتا ہے کچھ کیا انسان نے جب موبائل فون پہ موبائل فون گھر میں دیکھتے اکیلے میں دیکھتے انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور آنکھیں بھی اس سے خراب ہو جاتی ہیں انسان پتہ نہیں کیا کیا کام کرنے لگتا ہے پھر تو ہمیں موبائل فون کم استعمال کرنا چاہیے
بالکل بھائی جان بالکل بھائی جان
جی جی
بھجن آپ سے گپتگو کر کے بہت اچھا لگا سیکھنے ملا سمجنے کو ملا یہ شریر کے کے لیے لابھدائک ہے کرکٹ کھیلنا چاہیے یہ بھی بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے بھان آپ سے بہت اچھا لگا خدا نے چاہے تو پھر بات کرنے کا کا موقع ملے گا آپ سے
ہ اوکےکے اوکے بھائی جہان سے ب آپ کے اچھا لگا اللہ حافظ بھائی جان اللہ حافظ گدلہ حافظ